ہیلو
ہاں جی کیسے ہیں آپ
میں ہاں میں بڑیا ب ات
میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
سب بی سیک آ آب بی ب سٹیک امی ابو
جی سارے ٹھیک آ کے گھر پہ سارے ٹھیک ہے
ہاں جی
کیا کری تھی آپ
میں اسٹڈی کر رہی تھی
کیا بنا رہی تھی
اسٹڈی کاب کی اسٹڈی
اچھا ٹھیک آپ پڑھتے ہیں
یس ہاں ج پڑتی ہو
کیا پڑھتے ہیں آپ
میں ماسٹرس کری ہوں
اچھا ٹھیک ماشاء اللہ
آپ بتائیں آپ کیا کرتی ہیں
میں میں بھی پڑھتی ہوں اور بی ایس سی کر رہی ہوں
آاں چاہی آس پاس مطلب کس سے م سسٹمس ہے
ہاں
کس اسٹریم کے ہیں ج سمس میڈیکل سچ
ٹھیک ٹھیک آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے
مٹ و ا گ ج والوم تھوڑا سام سلوتا اور بتائیںیں
بس ٹھیک آپ آپ کے یہاں موسم وغیرہ کیسا ہے
موت گرمی ہو رہی ہے
زیادہ گرمی ہے
بہت گرم ہے بہت جرد جسے کہتے ہیں نا تب پ والالی دو
ہاں
جیسا کہتے ہیں نا وہ پڑیاں والی دھو بڑی
ہمارے یہاں سے تو آج ٹھنڈی ہے تھوڑی سی
سروف تو گ نہیں میںت تھوڑا سا موسم میں راحات ملے گی
ہاں ہاں ہاں تو آپ کو دوست کے بارے میں آپ دوست کے بارے میں کچھ کہیں گے
سب ریلیشنوں سے اچھا تو وہی لگتا ہے فرینڈ شپ والا ریلیشن سب سے بڑھیا ریلیشن ہو
ہاں دوستی
کسی نہ کسی باؤنڈیشن کی ضرورت تو نہیں کچھ
ہاں جی بالکل دوستی صرف ساتھ ہنسنے بولنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اعتماد کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ جذبات کی قدر کرنے کا نام ہے
ہاں جی
ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو ہمارے اچھے اور برے وقت دونوں میں ہمارا ساتھ دے جو صرف خوشی میں ساتھ ہو وہ ساتھی ہو ہو سکتا ہے لیکن جو مشکل وقت میں ساتھ ہو ساتھ نہ چھوڑے وہ حقیقی دوست کہلاتا ہے
وہ تو بس نام کے دوست
ہاں ہاں مجھے لگتا ہر انسان کی زندگی میں ایسا ایسے لمحے آتے ہیں ا جب وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے ایسے وقت میں ایک اچھا دوست انسان کو ہمت دیتا ہے اس کے دل کا بوجھ کم کرتا ہے اور اس اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے بعض اوقات ایک سچے دوست کے چند الفاظ انسان کو دوبارہ مضبوط بنا سکتے ہیں
دوست کا ریلیشن تو دوستی کی تو ہے ہی اتنی ماشاء اللہ کہ کسی چیز کے ہی کہنے نہ سننے کی ضرورت ہوتی من ہو جب پہ من نہ ہو انسان دوستی سے بہت اچھے
جی جی بالکل میرا ماننا ہے کہ سچی دوستی میں مفاد نہیں ہوتا اگر کوئی رشتہ صرف فائدے کے لیے قائم ہو تو وہ دوستی نہیں بلکہ ضرورت ہوتی ہے حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی مطلب کے آپ کے خوشی میں خوش ہو اور آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو
حقیقت تو حقیقت تو یہ ہے
ہاں زندگی میں کامیابی حاصل کرنا اہم ضرور ہے لیکن اگر انسان کے پاس ایسے لوگ نہ ہو جن کے ساتھ وہ اپنی خوشی بانٹ سکے تو کامیابی ادھوری لگتی ہے ایک اچھا دوست انسان کی کامیابی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے کیونک وہ دل سے آپ کی خوشی چاہتا ہے آج کے دور میں اگر لوگ کے پاس سکڑو آن لائن کانٹیکٹس ہوتے ہیں لیکن حقیقی دوست بہت کم ہوتے ہیں
مے آپ کے بیسٹ آپ کے پاس ایک جسا دوست ہے جب اتنا اتنا تجرب آیا آپ کو
ہاں سوشل میڈیا مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پر نقصانات بنانا آسان ہے مطلب تعلقات بنانا آسان ہے لیکن وہ اعتماد فربت اور خلوص پیدا کرنا مشکل ہے جو ایک حقیقی دوست میں ہوتا ہے
بالکل بات صاہی آپ کی
ہے نا آج کل انسان مطل بات تو سب سے کرتا ہے لیکن جو دل کی بات ہے وہ کسی کے سامنے نہیں کھول پاتا مطلب جتنی بھی ٹینشن ہو پرابلم ہو
وہ رگ ایک دوست وہ ایک دوست بتاے
وہ اور وہ بھی ایسا دوست ہونا بھی چاہیے جس سے انسان بات کریں
بنا سوچے سے
ہاں لیکن آج کل کے ٹائم پہ ایسے دوست بالکل بھی نہیں ملتے ہیں ہاں اور بتائیے آپ
کیا بنا کیا کھایا آپ نے
میں نے چائے وغیرہ پی صبح اور روٹی کھائی پھر ٹیوشن گئی ٹیوشن سے آئی اب گھر یہاں موسم تھوڑا ٹھنڈا ہی تھا تو آج کالج چھٹی تھی تو آپ گھر پہ ہی ایسیے ہی بیٹھی تھی آپ بتائے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک اور بتائیے
آپ کو شاپنگ کیسی لگتی ہے مطلب شاپنگ کرنا کیسا لگتا ہے
مجھے لگتا ہے ایک لڑکی کو ایک لڑکی سے اگر پوچھا جائے نا شاپنگ تو مجھے لگتا ہے وہ اس کا وہ اسٹریس ریلیزر ہوتا ہے ہے نا
ہاں
تو مجھے لگتا ہے شاپنگ جو ہے مطلب انسان کا دماغ فری کا ہے اگر کچھ ٹینشن وغیرہ ہو اٹھو اور جاؤ شاپنگ کرو انسان کو بہت یہ ایک پرٹیکولرلی ایک لڑکی کو تو مجھے شاپنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے آج کے دور میں شاپنگ ہم اری ضرور روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے شاپنگ کا مطلب صرف چیزیں خریدنا نہیں ہے بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا اور زندگی کو انسان بنان بنانا بھی ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت شاپنگ کرنی پڑتی ہے چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں ہو کپڑوں کی ہو کتابوں کی ہو یا روز مرہ استعمال کی دوسری اشء
اور بتائیں
پہلے زمانے میں لوگ صرف ضرورت کی چیزیں خریدتے تھے لیکن آج
لانگ شارٹ کے لیے شارٹ کے لیے ٹائم پس
ہاں مشغلا بھی بن چکی کی ہے بہت سے لوگ فارغ وقت میں بازار جاتے ہیں نئی چیزیں دیکھتے ہیں اور اپنی پسند کے مطابق خرید کرتے ہیں بغیر لوگوں کے لیے شاپنگ خوشی کا ذریعہ ہو ہے کیونکہ نئی چیزیں خریدنے سے انسان کو ایک طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے ٹیکنالوجی کی ترقی نے شاپنگ کے اندر کو بھی بدل دیا ہے اب لوگوں کو ہر چیز خریدنے کے لیے بازار جانے کی ضرورت نہیں آن لائن شاپنگ نے زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے انسان گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے دنیا بھر کی چیزیں دیکھ سکتا ہے قیمتوں کا موازہ بھی کر سکتا ہے اور اپنی پسند کی چیز منگوا سکتا ہے اس سے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے
جی
ہیں آن لائن شاپنگ یا آف لائن شاپنگ آپ کیا پریفر کرو گے
آف لائن شاپگ پرفر کروں
آف لائن کیوں
انسان جو چیزیں سامنے سے خریدنے لے گا وہ آن لائن میں مزہ نہیں گ
ہاں بالکل یہ بات بھی صحیح ہے
کتنا ملتا ہے سب سے زیادہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی تم کتنی وورائٹی کے کپڑے دی کتنی ہی سار مکس مچھلی ایک سے ایک مچلہ ڈریس ملے
ہاں میرے خیال میں سمجھداری یہی ہے کہ شاپنگ ہمیشہ ضرورت اور بجٹ کے سامنے رکھ کر کی جائے اگر انسان صرف دوسروں کو متاثر کرنے یا وقتی خوشی کے لیے خرید خریدی کرے تو یہ اچھی عادت نہیں پیسہ ایک اہم چیز ہے اور اسے سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے شاپنگ ضروری صرف ذاتی ضرورت تک محدود نہیں بلکہ معاشیات پر بھی اثر ڈالتی ہے جب لوگ چیزیں خریدتے ہیں تو کاروبار چلتا ہے دکانیں ترقی کرتی ہیں فیکٹریاں کام کرتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس طرح شاپنگ کسی نہ کسی شکل میں ملک کی معیشیت کی بھی مضبوط کرتی ہے لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ شاپنگ فیصلہ اور آلودگی کا سبب بن سکتی ہے خاص طور پر پلاسٹک بیگ غیر ضروری پیکنگ اور فیشن کے لیئے بار بار نئی چیزیں خریدنا ماحول کو متاثر کرتا ہے اس لیے ذمہ داری سے خریدنے اور شاپنگ کرنے کی ضرورت ہے
جی بالکل
آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شاپنگ زندگی کا ضروری ضروری حصہ ہے اور یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں لیکن اس میں توازن ہونا چاہیے سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی ضرورت اپنی آمدنی اور اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے کیونکہ اچھی زندگی صرف زیادہ خریداری سے نہیں بلکہ صحیح فیصلوں سے بنتی ہے
جی ٹھیک
آپ بتائیے کچھ اب شاپنگ کے بارے میں
نسر ٹائم ہو چکا ہے
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ن
ٹھیک میں آپ سے بات کری کے بہت اچھا لگا
اک ہو ب بائے